وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہے ہاں شکہ کر لک آپ ٹھیک
ہاں بس الحمد للہ گھر والی سب ٹھیک ہے
تی ہے ماں ہاں شکر اللہ کا بتاؤ آپ کے ذہمنے سب ٹھیک ہے
ہاں بس شکر ہے اللہ کا کیا کر رہے ہو آپ
بس اب نماز کی تیاری شیاری ہےبھی نہیں پڑ تو آپ پڑیں گے تھوڑی دیر کے بعد آپ کواں پہنچے کیا کام وم
ہاں بس کپڑی دھو رہی تھی
اچھا اچھا ہاں ہاں وہ سب ٹھیک
بابھی ٹھیک ہے بھائیا ویا ٹھیک ہے
ہاں ممی جی
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے
جائے اسکول سے
ہاں آج ہے نا جمعہ جمعہ کے دن وہ جلدی آتے ہیں نا بارم بج ہی چھٹی ہوتی ہے ان کی ہفس آ گئی
نہیں آج بو نہیں گئی تھی آج میں نے اس کو چھٹی کروائی نہیں چھٹی نہیں تھی میں نے ہی کروائی آج پھر وہاں سے لانا پڑتا ہے نا پھر کوی
کہاں سے لانا اس کو گاڑی چھوڑ تا چھوڑ
نہیں کہاں چھوڑتی ہیں وہاں سے آ کے سیدھے گھر پہ چھوڑتی ہے پھر وہاں سے کسی کو لانا پڑتا ہے ہاں ہاں
کیوں وہ گاڑی والا آپ کی سائڈ سے نہیں آتا تا ہے
نہیں آپ چھٹی کے ٹائم نہیں آتا ہے اس کا روٹ چینج ہو گیا ہے اب چھٹی کے ٹائم یہاں سے نہیں آتا ہے چھٹی کے وہ وہاں سیدھے گھر سے ہی آتا ہے
ٹھ ہاں وہ تو مسئلہ ہے
ہاں پھر اس کو وہیں پہ رکنا پڑتا ہے
اچھا اچھا فی الحال اپ بیٹھو گی
نہیں آپ کل جانا ہے
اچھا
جاؤں گی ہاں اس کے پاس پھر اسے
اچھا ٹھیک
پھر دیکھوں گی کیا اس نے بولا کل میں اٹھاؤں گا یہ
اچھا ٹھیک
دیر سے جاؤں گی ہاں ہاں ہاں ہاں اس نے بولا میں
اچھا ٹھیک چلو اللہ شفا دے چلنے میں دقت ہوتی ہے ابھی بھی اچھے سے نہیں چل پا رہے ہو
کیوں نہیں نہیں وہ میں لگڑا کے چلتی ہوں
ہائے یائے
اس پہ زیادہ زور بھی نہیں ڈالنا پڑتا ہے جاننے کے پین ہوتی ہے
ائے ہائے
گ نہ اس کوئی مسلے ہو گئے
ہ نہیں آپ کو ہڈی بہت زبردست سے ٹوٹ ٹ گئی ہے یہ اس کو مشکل ہوتا ہے نا پھر جڑنا اللہ رحم کری چلو شفت اللہ
ہاں انشاء سارے بیماروں کو شفٹ
ہاں میں آج تو اچھا دن ہے بہت بڑا دن ہے سنے گا ہماری بھی
اللہ خیر کرے گ وہ ممی ٹھیک ہے
ہاں ہاں وہ بھی بیمار ہی تھی میں نے صبح فون کیا تو بولا دیدی نے فون کیا بولا میں اس کو فون کر رہی ہوں وہ اٹھا ہی نہیں رہے ذرا فون کرو میں نے کیا تو بولا میرا بی پلو ہوا تھا چکر آ گئے دو بار تو پھر میں بی پی چیک کرنے گئی تو بولاا بی پی بہت لو ہے بلڈ پریشر کم ہوا ہے ورنا اس کو ہائی ہوتا ہے
اس کو ہے نا محنت بچاری کو یہاں بچوں کے ساتھ گھر کے ساتھ کتنا یہاں سے خود تو وہ آپ کمزور ہوگی
مطلب ہم ہے نا اس کے بچے ہم نہیں کر پاتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں تو اس کا تو مسئلہ آ ہی نہیں ہے بچوں کے ساتھ بھی گھر کے ساتھ بھی
اچھا اچھا اور وہاں سے یہاں سے ٹینشن
اور اوپر سے وہ اتنی بیمار ہے کیا کر سکتے ہیں ہم پریشان ہے اب نزدیک ہوتا ہم جاتے دن میں
اب کرنا کوشش سنڈے کو جانا تھا ابھی دن کے لیے
دن کو بچے کوتے ہیں نا سنڈے کو یہاں پہ پھر ان کو بھی
ساتھ ل ن کیونکہ اس کو بھی تھوڑی سی ہو جائے گی راحت اگر دن کو جاؤ گی
میں اگر ان کے ساتھ جاؤں گی تو تمہیں پتہ ہے نا مسئلہ ہے
یا تو کل کوشش کرو کال بچے جائیں گے نا اس اسک
ہاں اب میں دیکھوں گی اگر کل پھر بچوں کو لے کے جاؤں گا ہاں آپ دیکھو میں کل کل سوچ رہی تھی ت میں وہی اوپر سے جزا کو سیٹرڈے کو بھی ہوتا ہے یہ نا ٹیسٹ
اچھا
لاسٹ ٹیسٹ اور منڈے کو بھی ہوتا ہے ان کو منڈے اور سٹرڈے ان کو ٹیسٹ رکھا ہے ہفتے کے دو دن
ہ
اب وہ مسئلہ ہیں اسس کو پریپریشن کروانی پڑتی ہے ورنہ میں سوچ رہی تھی کہ میں کل جاؤں گی پھر سنڈے شام کو واپس آؤں گی
ہ اب دیکھو کیا لگے گا اگر ہوا پاسبل تو جانا تھوڑی سی ممی کو بھی راحت ہوگی ہ ہ
ہاں آپ دیکھوں گی کوشش کروں گی کچھ م میری خود کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے کیا کریں گے آپ پریشان ہیں
وہی وہہی ان صطوں نے پریشان کیا
یہاں سے یہاں کی پرابلم ہے یہاں سے بھی ک کوئی نہیں ہے یہاں بھی ممی کچھ نہیں کر پاتی ہیں یہاں کا کام بھی سورا کرنا پڑتا ہے اب وہاں سے بھی کچھ مت پوچھو وہاں جاتے ہیں نا بیٹھ یہاں تو پھر بھی ہم بیٹھتے ہیں ریسٹ تھوڑا بہت وہاں بالکل بھی ریسٹ نہیں ج ہیں دوپٹہ نیچے رکھتے ہیں اور کھڑا کا سٹارٹ متد پوچھو وہاں مت ایک کام ہوتا ہے صفائی کرنا جھاڑو کرنا برتن دھونا چل صاف کرنا کپڑے دھونا کپڑوں کو استری کرنا سب کچھ پینڈنگ ہوتا ہے بچوں کی یونیفارم دھونی ہوتی ہے ان کو نہانا ہوتا ہے پھر ہم سوچتے ہیں یہ کام کر کے رکھیں گے ممی نہ نہئے گی کہاں ان کو ان کو نہیں گے بھی
ج ہاں وہیں نہ میں بولتی ہوں سچ میں تب بھی اس کی اتنی ہمت ہے بچاری کتنا کر کرے گی
جب میں وہاں سے یہاں آتی ہوں مطلب ایک ہی دن اوپر سے مجھے ایک ہی دن بیٹھ ہوتا ہے ادھر یا دی دی جاتی ہے کیونکہ ہمیں دماغ میں ہوت ہوتا ہے نا کہ کل ضروری گھر واپس جانا اس ایک دن میں پھر وہ کام بھی یہ کام بھی تو اتنا بیمار پرسوں بھی دیدی پھر بیمار ہو گئی اور پچھلی بار میں گئی میں بھی پھر بیمار ہو گئی کیونکہ ممی مت کر پاتی ہیں اب سارا کام ہاں بہت پریشانیا اب اگر ان کو ویکیشنس ہوتی بچوں کو تو تو چھٹیاں ہوتی گرمی کی چھٹیاں تو ہ ہاں پھر ہم جاتے د دونوں بہنیں اور بہت سارا کا پینڈنگ کام ہے وہ کر
وہ نکل کے خپ اللہؤ ش
اور کیا اوپر سے ہی بائک جی بھی وہاں بہت تانگ کریں گے
ااں تو ان کو بچاروں کو کوئی ہے کہیں جاہاتے کہاں جائیں گی بھی بچارے نین حال تو وہ بھی کھات تھا آپ آپ لوگوں کے پاس آئیں گے تو سکول ہے کہاں آپ کے بھی پاس رہ سکتے ہیں
کہاں یہاں پہ بھی ہے نا یہاں س اسکول کی پروابلم ہے ہم جائیں گے وہاں ہمارے بچوں کو ک سکول کی پرابلم ہوگی دیدی کو پھر بھی وین ہے وہاں سے آ سکتی ہے اس کو وین میرے کو تو وین بھی نہیں ہے ان کو وہاں سے گاڑی بھی نہیں ہے مجھے تو زیادہ ہی پرابلم ہوتی ہے
ہاں سچ میں وہی اللہ ہی اب کوئی راستہ پتا نکالے گا انشاء اللہ
پھر بھی سردی کے موسم میں تو ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کیونکہ چھٹیاں ہوتی ہیں مگر اس گرمی کے موسم ہم س سوچ رہے تھے اب گرمی آئے گی تو ہم شاد ہی کریں گے بائیا کے مگر ان مانا ہی نہیں تو رہا پینڈنگ ہی مسئلہ
وہ کرتی فون وون کرتے ہو اس کو
ہاں ہاں مجھے فرصت کہاں ملتی دیدی کہتی ہے وہ کرتی ہیں وہاں سے کبھی کبھی میں بھی کرتی ہوں اس کی ماں تھی نا بیمار تو میں کرتی تھی اب ٹائم ہی نہیں ملتا ہے میں کہاں سے کروں گی اس کو پات میں نے اس کو بولا بھیا بولیں گے مجھے ٹائم نہیں ملتا تب میں یہاں پہ اکیلی ہوں اس نے بولا مجھے پتا ہے آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہاں ہاں وہ جاتتی ہے اس کو پھر بھی نا ایزی جاب ہے زیادہ نہیں اس کو دو ہفتے میں تین دن جانا ہوتا ہوتا ہے کبھی چار دن جانا ہوتا ہے ہاں پھر چھٹی ہوتی ہے نہ نہ روز روز نہیں جانا ہوتا کو اور چھٹی بھی چلدی ہوتی تی ہیں
چلو اب ان شاء اللہ اس کی شادی ہو جائے گی
ہاں تو میں سوچ رہی ہوں وہ دن کا بائے گا
ہاں
سچ میں وہ دن کب آئے گا وہ اس کی شادی ہو جائے بھیا کی ہم تھوڑے فوری ہو جائے کیونکہ ہم دو بہنیں نا اب بہت نا بہت تانگ آ گئی اوپر سے ممی بچاری ہم ممی کا آپ سوچ رہے ہیں نا
وہی نا اوشی کی صحت بگڑ گئی گئی نا آپ
اس کو چیک اپ تھا کہ کل وہ ڈاکٹر کے پاس سے آئی دیدی فون کر رہی اس کو وہ اٹھا نہیں رہی ہے پھر میں نے کیا وہ راستے میں تھی پھر اٹھایا اس
اپ ہے نا اس کو وہ کتنا بہت زیادہ بوجھ بھی نہیں لے سکتے اس کو آلریڈی پیس م کرر لگا کے ہیں
ہاں وہ بھی ہے نا مسلہ
اس کا بھی اس کو سوچنا ہے بچاری کو زیادہ ورک لوڈ بھی نہیں کر سکتی ہے
ڈالنے گئی تھی تو بولا مجھے وہاں پہ چیک کرایا
اور وہ اصل میں ٹینشن کی وجہ سے
ہوں اور وہ اکیلے نہیں رہ پاتی ہیں کے لیے جو ہو جات جب ہم جاتے ہیں نا جب ہم جاتے ہیں نا ابھی چل رہا ہے نا یہ محرم کے دن وہ ہمیشہ چ جاتی تھی نا وہاں
اچ
استان میں ہاں وہاں پہ جاتی تھی اب جا ہی نہیں پاتی ہیں بچے ہوتے ہیں گھر میں کام ہو بولا آج پہلی بار میں نے گئی پچھلے سال میں تھی ادھر تو وہ جاتی تھی پھر
وہی نا تھوڑی اس کو راحت ہو جائے گی ادھر ادھر نکلے گی بات شات کرے گی کسی سے
تو آج وہ بول رہی تھی میں گھر میں ہوں اور میری بہو سب پڑوسی بول رہے ہیں آپ کی بہو سب سے پہلے ہوتی ہے آستھ ان میں سب سے اوپر بیٹھی ہوتی ہیں بچوں کو لے کے وہ جات اس کو شرم وارم کی کوئی یہ نہیں ہے
اس نے سارا کچھ بیچ کے کھایا اب
ہاں سچ میں تو میری ماں بچاری وہ بند ہو گئی اس کو بہو بن گئی اور وہ سانس بن گئی
اچھا چلو ب باہ اور سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا اور ممی کو سلام بولنا
ولیکم السلام چلو آب میں نماز کی تیاری
چلو کرو کرو کرو میں بھی مشین میں سے کپڑے نکالوں گی بیٹھو خدا کے حوالے اللہ حافظ اللہ حافظ